ہلو
ہیلو
جی جی
کیا کر رہی ہو جناب
جی بڑھیا ہے السلام علیکم
السلام علیکم اور بتائیے
سب کہرییا
ان جی سب کہرییت
یہ مترو سب صحیح ہے آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے ادھر
جی ادھر تو سب اچھا ہے آپ سے بس کسی مدے پر بات کرنی تھی تھوڑی سی
جی جی جی بولیے بولیے
جی آپ کے نظریے میں پانی کا مہتو کیا ہے جناب
جی جی تو فادیت آپ کی بات کر رہے ہیں نا جناب
ہاں جی ہاں ہاں
جی جی تو مطلب یہی آج مطلب ہم اس نشست میں ہمیں ایسے انمول عزیز اور حیاتی موضوع پر گتگو کرنے والے ہیں جس کے بغیر اس کائنات میں زندگی کا تو ر ہی م محال ہے اور آج ہماری گفتگو کی کلیدی نفتا ا ا اتیاد یہ آب ہے
جی جی جناب ہ تو اب بتائیے جناب کہ قرآن پاک میں ارساد ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا یعنی پانی محض ایک مائع نہیں ہے بلکہ یہ آو حیات ہے جو ہر جی روح کے کے بجود کی وفا کا زمین ہے مگر افسوس کی آج کی مصروف ترین زندگی ترین زندگی میں لوگ چائے کافی اور مجرے شہد کولڈ ڈرنک کو کثرت سے پیتے ہیں لیکن پانی کی صحیح مقدار سے چشم پوسیی کر جاتے ہیں جناب کیا یہ
جی جی جی بالکل بالکل بالکل گ آپ مطلب فرما رہے ہیں وہ ایک صحیح ہے پھر یہی ہے کہ یہاں ایک کہ ن ہ پ افسوسنا کی کہتا ہے انسانوں کا جسمجھوتا ہے وہ مطلب آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ساھ سے ر بجلی پانی منحصر ہوتا ہے ہے نا
ہاں
جی تو مطلب ہمارے دماغ خون اور پٹھوں کا جو ایک بڑا حصہ ہوتا ہے وہ پانی کا تفصیل ہوتا ہے جناب تو مطلب محترمہ یہی ہے جب ہم آگنشی میں آستی بتے ہیں اور ہمارا پورا جسمانی اور دہانی نماز دھرم برہم ہونے لگتا ہے
جی جی جناب یعنی کہ پانی پینا کوئی معمول عیاادت نہیں ہے بلکہ ہمارے وجود کے توازن توازن کو برقرار رکھنے کا سب سے مقصد فرض ہے آئیے آج ہم اس کے مقد اسواظ پر فائدوں اور تسلی پر روشنی ڈالتے ہیں جیسے کہ انسانی جس پر آب نوشی کے کلیدی اثرات نظام میں اظہار کی درستی کیا بتانا چاہیں گے آپ اس کو کے بارے میں
جی جی جی جی متروان مطلب بتا رہے آپ نے یہ بتایا کبض اور تجاب جیسے ا مجھے امراج پیدا ہوتے ہیں نا تو مطلب یہی ہے میں نے تبھی وہ جی تبھی مے سنائے گا ان چوچو پانی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کی صفائی کرتا ہے اور یہی ہے کہ پانی پینے کے بہت سارے فائدے ہیں اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں گے بتر میں
جی اخراج مصوم کہ ہم نے تجیبوں سے سنا ہے طبیبوں سے سنا ہے کہ پانی جسم کی صفائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس کے بارے میں کچھ وجاعت فرمائیں گے جناب آپ کچھ بتانا چاہیں گے
جی جی جی حق بہت جانب ہمارے جس میں میں روزانہ کئی طرح کے جہریلے اور فاجل مدعے پیدا ہوتے ہیں جب ہم کثرت ا سے پانی پیتے ہیں تو ہماری پکڑ آ اور ان میں زہریلے مدوں کا فلٹر کر ین کے رستے جس میں سے باہر نکال دیتی ہیں کہ اگر ہم جتنا زیادہ پانی پیئیں گے تو مطلب اتنا ہی ہمارے آئے وہ گری لے ٹ کو باہر نکالیں جے ہم سم کہتے ہیں اگر ہم کم پانی پیئیں گے تو جو ٹکسن ہمارے جسم میں جمع ہو جائیں گے جیسے کہ ہمارے وہ جو گردے ہیں ان میں سے پتری ہو جائے گی کچھ ا ج کا مطلب ہمیں کطرا کتر کاہ تو بنا ہی رہ سکتا ہے اگر کم پانی پی تو
جی جی جیسے کہ جلد کی سداوی اور رونق جیسے کہ کیا ہے جناب کہ آج کل کے نوجوان نسل خوبصورتی اور چمکتی تچا کے لیے من سنئی کریموں اور بیتحاشا دولت لٹاتے ہیں جب ان کا قدرتی علاج تو ان کے بابچیچی خانے میں ہی موجود ہے ہے نا جواب کیا ایے
جی جی جی جی بالکل بالکل ماترا آپ نے فرمایا کہ آج کل جوو لوگ ہیں بتا رہے ہیں آپ کہ خوبصورت کے لیے نئی کرم کریم لگا رہے ہیں اور کافی پیسے خرچ کر ے ہیں لیکن ان کا علاج ان کے بابا جی ے میں بالکل بالکل صحیح فرمایا تو یہی ہے ہماری جو جلد ہے اس کو ہڈری تا ہے پانی ہوتا ہے ہماری جلد کو ہائڈریٹ رکھتا ہے اور ہماری تچا کو خیالا خیالا کو تج کی بخشتا ہے جس سے چہرے پر جوٹیاں نہیں پڑتی ہیں اور قدرتی طور پر ہارا اور سادہ بھی پیدا ہوتی ہے پانی سے بڑھ کر کوئی اینٹیجک دوا نہیں ہے جو پانی ہوتا ہے اس کا مطلب اس سے بڑھ کر کوئی بھی جو دوا نہیں ہے وہ ایک اپنے آپ میں ہی اینٹیجک دوا ہے
جی جی جناب جیسے کہ ذہنی توان اور مستعدی یعنی کہ اثر اک سر لوگ دوپہر میں کے وقت لوگوں پر کاہلی اور سر درد کا گلاوا ہونے لگتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے جناب
یہاں دراصل کم آبی کہ پہلی علامت ہے جب وہ مطلب ہمارا جو دما دماغ ہو پوری مقدار میں پانی نہیں ملتا تو اس کی توانائی گٹنے لگتی ہے جس سے توجہ مرکوز کرنا محال ہو جاتا ہے صرف ایک گلاس پانی آپ کے ذہن کو دوبارہ سے مستد بے ادا کر سکتا ہے جناب
جی جی جناب آپ بالکل صحیح بول رہے ہو جناب جیسے کہ آپ نوسیح کے صحیح ادہ اور ترقی کار ہیں جیسے کہ جہاں پانی پینا ضروری ہے وہیں طبی نببی اور جیدی سائنس د وں اس بات پر بات پر ہے کہ پانی پینے کا ایک خاص سلیقہ اور طریقار ہونا چاہیے کیا ہوئے کیا ہے ہوئے کیا آپ بتا سکتے ہیں
بالکل بالکل تو مطلب یہی ہے ہاں مڈلہ ہاں اپ نے نایت ہی کرا م تا اٹھایا ہے تو مطلب پانی پینے کے چند بنیادی آداب یہ ہیں کہ دیکھو سب سے سے پہل تو بیٹھ کر پانی پینا چاہیے کھڑے ہو کر رہ ہو پانی پینے سے جیسنا جی جیسم سے آ جسم کہ جوڑوں ہم پر برا سکتا پڑتا ہے ہمیشہ سکون سے بیٹھ کر پانی پینا چاہیے س ان سے اور تین سانسوں میں پانی پینا چاہیے پانی کو ایک ہی سانس میں گٹک کر پینے سے دل اور جو ہمارے پھیپھڑے ہوتے ہیں ان پر دباؤ اچانک پڑ جاتا ہے اس سے کہ برقوں میں دھیرے دھیرے پانی پانی پینا چاہیے اور جو مطلب نیم گرم یا موتی دل پانی ہے اسے ٹھنڈے یا برفیلے پانی سے گریج کرنا چاہیے کیونکہ یہ میں دیک کہ سرائن کو سپیڑ دیتا ہے موتی دل یا سراہی کا پانی سب سے سے مفید ہوتا ہے اور جی مقدر ا یعنی ایک بالغ انسان کو کم سے کم سب وہ روز کم ا پانی کا کم سے کم آٹھ یا دس گلاس تو پانی پینا چاہیے یعنی تین لیٹر پانی کم سے کم پینا چاہیے
جی جی جناب آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں جیسے کہ پانی نہ پینے کے جیسے نتیجے یعنی کہ مطلب کیا نتیجے ہوتے ہیں جیسے کہ نتیجہ یہ بالکل جیسے کوئی لوگ علی قدر ناظرین آج ہماری اس مرید گپتگو کا گ لباؤ یہ ہے کہ پانی محج پیاس بجانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ صحت سزاابتی اور تندرستی کی کدیل ہے کیا یہ صی ہے جناب کیا پانی پینے سے ہمارے شریر میں کوئی بیماری نہیں ہوتی
بالکل بالکل آ اپنی مفت میں سے ایک وقت نکالیے اور اپنا جو ہے ہمیشہ اپنے پاس پانی رکھیے اور بوتل موجود رکھنا ضرلی ہے کیاس لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل آپ کا جو جسم ہے وہ پہلے سے ہی پانی کی قلت کا شکار ہو چکا ہے اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے تبھی پانی نہیں اس سے پہلے بھی پینا چاہیے اور مطلب پانی کے بارے میں الفاظ کچ الفاظ کہے گئے ہیں کہ پانی ہے تو چمن میں روشن ہے پانی ہے تو رگوں میں روان کی ہے اور جس نے اس نعمت کی قدر نہ کی اس اس نے اپنی حیات ہی جو ہے قوان ہے
جی جی جناب آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے کچھ فروانا چاہوں گی کہ جیسے اسی مجنوع کو ایک اور خوبصورت لمے میں سمیٹے تو ہر جو مرض سے رہائی اور باوجود کی تازگی ہے آپ اگر تندرست رہنا ہے تو اسے بناؤ اپنا اشن اتخاب ہے اور جیسے کہ بہت بہت منون اور مشکور ہے آپ آپ کی اس نہایت کی پروش اور سائنسی اور حیاتی گفتگو کے لیے آپ ہمارے سامنے اور تحت دل سے شکریہ ویسے کہ کیا ہے کہ نہیں پانی کو پانی کا اتنا زیادہ مہتو پانی کو سب زیادہ مان تو کیا آپ تھوڑا اور کچھ بتائیں گے
بالکل بالکل تو یہی ہے مطلب پانی تو ہمیں پیتے رہنا چاہیے کم سے کم تین سے چار لیٹر تو بالکل ہمیں پانی پینا چاہیے اور گ گنیو کاابہ اگر ڈی ہڈریشن ہو گئی تو جس سے میں بہت ساری بیماری ہوں کا شکار کرنا پڑ سکتا ہے ہوتا ہے اور کم سے یکم ہمارا جو شریر ہوتا ہے ساٹھ سے ستر پرسینٹ پانی کا ہی بنا ہوتا ہے تو پانی کی تو ہمیں کھانے سے بھی زیادہ ضرورت ہوڑتی ہے اور جب پیاس لگے تبھی نہیں اس سے پہلے بھی ہمیں پانی پی لینا چاہیے
جی جی جناب آپ نے اس مدعے پر ہم سے بات کی اس کے لیے آپ کا دہ دل سے شکریہ جناب اللہ حافر اور نشر
جی جی جی با